السلحمت اللہ بھائی صاحب
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان کیسے ہیں
بس یار الحمد للہ شکر خدا کا آپ کیسے ہو گھر میں سب سبھی
الحمد للہ الحمد للہ میں بھی دم ٹھیک ہوں میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں میرے گھر پریوار میں بھی سب ایک دم خیریت سے ہیں اللہ کا لاکخ لاکھ شکر و احسان و کرن اور بھائی جان جی بھائی جان میں بس بیٹھا ہوں انتظار میں کسی کے
تو بھائی میں بھی بیٹھا تھا تو میں نے سوچا آپ کو فون کر لوں تو اور آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کروں اور آپ بھی مجھ سے انفارمیشن شیئر کرو گے تو آج میرے خیال سے ہمیں وقت پر کچھ بتانا چاہیے ہے نا بھائی
جی بھائی جان بتائیے
تو ٹائم جو ہے ٹائم ہماری زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے جو وقت ایک بار گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے وہ ہے نا ایک مشہور سا سانگ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان
ہمیں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے وقت بتانے مطلب بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ہے نا بھائی کیونکہ اگر ہم وقت کو ضائع کریں گے تو زندگی میں کیسے بھائی آگے بڑھیں گے ہم جو کہ کامیاب ہوئے لوگ ہیں ان کی کہ پہلی بات اگر ہم کریں تو اس یہی بتاتے ہے کہ ہم نے وقت کی قدر کی اگر ان لوگوں نے بھی ایس کیا ہوتا ہے وقت کو قدر نہیں کی ہوگی تو وہ کیسے کامیاب ہوئے ہوگے جیسے کہ وراٹ کوہلی بڑے بڑے سیل بٹیز آج کل دیکھو آپ کتنے بڑے ہیں تو انہوں نے وقت کی قدر کی تھی جا کر وہ بڑے لوگ بنے ہے نا بھائی تو آپ کچھ بتانا چاہو گے کے وقت کے بارے میں
دیکھیے بھائی وقت وقت ایسی دولت ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے وہ انمول ہے
بالکل صحی بات
آج کے آج کا جو وقت ہے جو دور ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ میں وقت کا انتظار کرتے کسی کا انتظار کر رہا ہوں ہمارے لیے تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے لیکن سامنے والے کو اس چیز کادر نہیں ہے کہ میرا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے میں اس وقت میں کچھ اور کام کر سکتا تھا لیکن میں صرف اس کا انتظار کرتے بیٹھا ہوں وقت کو گزارتے ہوئے بیٹھا ہوں وقت کے کی قیمت ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت کو گزار رہے ہیں اس وقت کو ہم کسی کام پہ نماز میں یا پڑھائی میں یا کسی اچھے سے کام میں لگا سکتے تھے لیکن بس ہم وقت گزارتے موبائل کو کھیلتے اور اس کا انتظار کرتے بیٹھے یہ وقت جو آج جو چل رہا ہے نا یہ دوبارہ ہی آئے گا یہ گزرا ہوا وقت کبھی دوبارہ پر نہیں آئے گا یہ انمول چیز
دوبارہ نہیں آئے گا بالکل صحیح بات وقت جو ہے بھائی وقت وقت جو ہے بھائی وقت اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے ہے نا بھائی ہر انسان کو دن میں چوبیس گھنٹے برابر ملتے ہیں لیکن جو کامیاب کامیاب وہی ہے بھائی جو کہ ان چوبیس گھنٹوں کو صحیح سے استعمال کرے
بالکل بالکل صحیح بات ہے ہر چیز کا ایک مقرر ہوتا ہے
بالکل بالکل جس کو ہم ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں آپ نے صحیح بات کہی ٹائم مینجمنٹ سے ہم اپنی پڑھائی پڑھائی پر بھی دھیان دے سکتے ہیں باقی کاموں پر بھی دھیان دے سکتے ہے گھر کے کاموں پر بھی دھیان دے سکتے ہیں ہے نا بھائی مطلب کہ ا اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھا سکتے ہیں
بالکل بے شک اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہمیں ٹائم کا خاص طور پر کیا رکھنا چاہیے ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کا ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جو اللہ کی طرف سے بھی منظور ہے جو ہم ہم لوگوں کی بھی منظور ہے بالکل بالکل وسے پلین وے پلین ج پلین کہ ساتھ ساتھ ایک و مقرر ہوتا ہے بھائی جانی جس سے لین کے ساتھ ساتھ یہ وقت مقرر ہوا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ہمارے کھانا کھانے کا ٹائم وقت مقرر ہے ہمارےٹھ
ہاں بالکل صحی بات کرتے
ہملب صبح فضر سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک ایک وقت مقرر کیا گیا اللہ کی طرف سے بھی کیا گیا ہے اور ہمارے ڈیلی زندگی کے حساب سے بھی ایک وقت مقرر ہے جیسے دن بھر میں پانچ ٹائم کے نمازیں ہوتی ہیں فضر ہر اصر مغرب اور رشا وہ بھی اس کا بھی ایک ٹائم مک گردہ رہ ہے
ہاں بالکل صحیح بات تو آپ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ اکثر اپنی زندگی میں کامیاب بھی حاصل کرتے ہیں وقت کی ہاں وقت کی پابندی ایک اچھی عادت تو اور اچھی آہ مطلب کہ اچھی مان لو عادت ہی ہو گئی ہے نا بھائی
بالکل بالکل بالکل میں سمجھ سکتا ہوں آپ باتوں کو
ہاں بھائی ہاں بالکل تو ہمیں چاہیے کہ وقت ہم ضائع نہ کریں
جی جی بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے وقت ضائع کرنا کوئی مطلب کے کام نہیں ہے اس وقت میں ہم اتنے سکتے ہیں جو ہماری سائیڈ شاید زندگی کو بدل سکتا ہے زندگی کی کو اور بہتر بنا سکتا ہے اور اس وقت جس وقت کو ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں اس وقت میں شاید ہم زندگی کے بہت ایسے ایسے کاموں کو کر سکتے ہیں جس سے ہماری آنے والی زندگی اور آنے والی نسلیں یہاں تک کہ جو بھی جتنی بھی نسلیں ہوں گی آنے والی نسلیں سدھر سکتی ہیں اگر وقت کا ہم صحیح طریقے سے استعمال کرنا سے دیکھ جائیں تو جیسے کہ آپ نے بولا دن بھر میں ہمیں چوبیس گھنٹے ملتے ہیں اگر ان چوبیس گھنٹوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اگر ہمیں آ گیا تو ہمیں ہم سے بہتر زندگی کوئی نہیں جی سکتا ہے
بالکل صحیح بات کہی آپ نے بالکل صحیح بات کہ آپ نے تو وقت ضائع کرنا سب سے یہ سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ دیکھو بھائی پیسہ تو دوبارہ آ سکتا ہے پیسہ تو آپ کسی بھی طریقے سے مطلب کہ ہر کسی طریقے سے کما سکتے ہے دیکھو پیسہ تو مزدوری سے بھی آتا ہے مطلب کہ دیکھو پیسہ پیسہ تو ہر کوئی کما سکتا مزدور بھی کما سکتا ہے اور ایک مطلب کہ جو بڑے عہدے پر بیٹھا ہے وہ بھی کما سکتا ہے لیکن زندگی کس کی اچھی ہے آپ آپ سے جاننا چاہتا ہوں زندگی کس کی اچھی
جی جی بس
زندگی اس کی اچھی ہے جو کہ اچھے عہدے پر بیٹھا ہو دیکھو مزدور کیا کرتے ہے دن کو نکلتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے بہت ہی تھکا ہوا پھر بیٹھ جاتا ہے کسی کونے میں کم سم اور سوجھ میں نے کیا کیا زندگی میں سوچتے ہے اصل میں اس نے دیکھو کیا کیا ہوتا ہے اس نے اپنا وقت برباد کیا ہوتا ہے
جی جی
تبھی جا کر وہ وہ کام کرتا ہے نا بھائی اور جو بڑے کسی جگہ پر بیٹھا ہوتا اس نے اپنا جو وقت کتے صحیح استعمال کیا ہوتا ہے
وہی وہی جو اپنے اس نے دن بھر محنت کو ضائع کر دیا ہے ایک طرح طح اس طرح سےپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دن بھر کی محنت کو ضائع کر دیا ہے
بالکل بالکل صحیح بات ہے
جی جی کیونکہ جو جیسے آپ نے جی جی بھائی
بالکل جو اسٹوڈنٹس لوگ ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ اچھے سے کرے دیکھو جو اسٹوڈنٹ اکثر دیکھا گیا ہے جو اسٹوڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم اچھے سے مینیج کرتے ہیں مطلب کہ جو کرتے
جی جی جی بہتر کہ
ان کو اکثر کامیاب دیکھا گیا ہے جو کہ ٹائم مینیج کرتے
جی جی ب وہی جیسا میں نے کہا نا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ایک وقت میں ایک ہی کام کو اچھے سے کرے تاکہ اس کام میں ہمیں محنت میں کامیابی حاصل ہو کیونکہ ایک کام کو ایک وقت میں ایک کام کرنے سے کامیابی آسانی سے ملتی ہے کیونکہ ہمارا جو دل و دماغ ہے اس کام کو کرنے کے لیے مقرر رہتا ہے
جی
اس ایک وقت میں ایک کام کو کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے لوگوں کو میں نے نے دیکھا ہے کہ ایک کئی کرتے کرتے ساتھ دکھا ہے میں نے لیکن یہ جبک بہت ہی غلط اور غلط طریقہ ہے کہہ سکتے ہیں بہت غلط طریقہ ہے ایسا نہیں کرنا چ چاہیے ایک وقت میں انسان کو ایک ہی کرنا چاہیے تاکہ کامیابی ملے اس میں ناکامی
ہاں بھائی اس کا تو بہت ہی ایک بڑا فائدہ ہے جو کہ ہے سٹریس اس سے کام ہو جاتا ہے جس کو ہم پریشانی کہتے ہیں اس سے کم ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے وقت کو کو اچھے سے مطلب ٹائم کو مینیج کریں گے اچھے سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کہ ہمارے اندر پریشانی ہوگی وہ
جی جی بہتر کہا آپ نے بھائی جان
ہر ہر کام وقت پر مکمل ہو جاتا ہے ہے نا اور جلدی ہاں اور جلدی بھی ختم ہو جاتا ہے اگر ہم مطلب کہ ہمیں ایک بار ہم کام کریں گے دیکھو ہم وہ کام کریں گے کچھ کام کریں گے اور ہم ہمیں پہلے ہی پتا چلے گا نہ اس کو کرنے میں کت اتنا ٹائم لگتا ہے تو دوسری بار ہم وہی کر کریں گے کسی کو مطلب اگر کوئی ہمیں بلا رہا ہے تو ہم اس کو بھی اچھے سے بتا سکتے نہیں ہمیں کتنے کتنا ٹائم لگے گا اس کام میں تو پھر میں آ سکتا ہوں اگر ٹائم اگر ہم نے ٹائم مینج ہی نہیں کیا ہوگا تو تو ہمیں اس کو بھی کیسے ہم بتا سکتے ہیں نہیں بھائی مجھے اتنا ٹائم لگے گا آنے میں اتنا ٹائم لگے نہیں بتا سکتے نا
بالکل بالکل نہیں بتا سکتے بالکل آپ نے درست فرمایا بھائی جان جسا آپ نے بولا نا جیسے ہمیں کسی نے بلایا لیکن اگر ہم کسی ایک کام کو وہ کر رہے ہوں گے نا تو ہمیں معلوم رہے گا اس پہ کتنا وقت کا لگتا ہے کہ اس پہ دس منٹ لگنا ہے کہ ایک گھنٹے لگنا ہے ہمیں اس چیز کے اس چیز کے بارے میں جانکاری پہلے سے رہے گی تاکہ ہمیں کوئی اگر بلا رہا ہو تو اسے ایک دم ٹائم کے وقت کے حساب سے بتا سکے کہ ہم اس سمے فارغ ہونے والے ہیں تو آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے اتنی دیر میں اتنے وقت میں آپ کو رابطہ آ کے کریں گے آپ سے
بالکل بالکل صحیح بات آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی قدر کرنے والے لوگ جو دوسروں کی وقت کی بھی عزت کرتے ہیں نا بھائی اس سے اچھی تعلقات پیدا ہوتی ہے اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے
بالکل بالکل سچ سچ کہا آپ نے ایک دم کیونکہ بھروسہ زندگی میں زندگی میں بھروسہ کرنا بھی ایک بہت بڑی امید کی بات ہے اور امید لوگ تب کرتے ہیں جب کسی کے پاس وقت ہوتا ہے جی جی
بھائی ہر دن کچھ نیا سیکھنا اور اپنے وقت پازیٹو کاموں میں لگانا انسان کو بہتر اور کامیاب بنا سکتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے جو کہ بڑے لوگ ہیں بڑے اور جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ٹائم اچھے سے مینج کیا ہوتا ہے زندگی تبھی جا کر وہ بڑے کامیاب لوگ بن جاتے ہیں
بہتر فرمایا اپ نے بھائی نے بالکل درست فرمایا آپ نے آپ سے سے بات کر کے بہت الگ ہے بھائی جب بہت اچھا لگا کچھ سیکھنے کو ملا بھائی جان آپ سے اللہ کا شکر ہے آپ علم میں اور اضافہ کریں اور خوب ترقی کرنے کی توفیق د اللہ آ آمین آمین مام اللہ حافظ بھائی آبی بھان